ہیلو السلام وعلیکم سلام ٹھیک ہو اچھا سے ہو گھر بار ٹھیک ہے بس شکر الحمد للہ لپٹن چائےپیلی
ہممم نہیں آپ نے
ابھی کہاں بنا آؤں گی نہ میں بھی کراوں گی نہ ختم یہ ٹاسک پھر آ بن
ملک پیا تھا وہ دد کہا جس کو
اچھا دعوت کہا اچھا نہیں ہم ابھی یہ دودھ والا نہیں آیا اسی کا ویٹ کر رہی ہوں اس لیے آپ لیجیے وہ کو بھی اناجلدی کبھی آتا ہے دیر سے کبھی جلدی آٹھ ہی بجے آتا ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک وہ کہا ہے بچہ
کچن میں رکھا نہ سب میں نے بولا میں ابھی چاے دوں گی اس لیے کام خاموشی
اس کے نہ
اس کے بھی آند ہے میرے بھی آند ہے میری بیٹی کو بولا مسور
وہ ٹھیک ہے
بٹر دیا ہاں وہ کھا رہی وہی اندر
وہ کہاں ہے ما اس ٹینیریو
وہ جب روک کر رہی
اچھا ٹھیک رک جرو
میں کچن کا کام کرتی ہوں وہ کرتی ہے جار وہ بس ہاں اور ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک ہے آپ ہی سناؤ
آپ کہاں سے جانا آپ کو بھی سکول جانا ہے نا
ہاں یہ تھراس ترسڑے مجھے لگتا ہے اب آدے بولتے ہیں کہ اور ہوگی چھٹیاں لیکن لیکن آج گرمی نہیں ہے اتنی مت
نہیں گرمی نہیں ٹھنڈ ہے آج کے موسم
پڑی نہ دو دن سے بارش پڑی تو چھٹی کہاں ہوگی اب
نہ نہ آج موسم
نہیں ترسڑے سے نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے پھر پتا نہیں کیا کریں گی تو
نہیں تھرس ڈے کو جانا ہوگا اور اب نے دیں گے آپ کتنی چڑیا دیں گے آپ لوگوں کو بھائی کچھ ہاں
سمر ویکیشن یہی پندرہ دن بیس دن ہوتی ہیں بس یہی دس پندرہ دن بھی وہی بولا نا میں نے دس اسی دن کرتے تھے آج تھی گرمی تو پندرہ آج ٹول
بیس دن ہو گئی لگ بھگ چودہ وہ ہاں ہوں اور اور سناو بھائی نکل گئے فیصل کیا کرتا ہے فیصل کیا کرتا ہے
اس کی ہے نا گریجویشن کالج میں پڑھتا ہے کالج میں پڑھتا ہے لاسٹ سیمسٹر ہے
اچھا وہ
ہاں فائنل ایئر تھا فائنل ایئر تھا اس کا اس کا تھا نا میڈیکل
اچھا
اب ہے فائنل ایئر
ماں کہاں ہے باہر ہے یا اندر کچن مے
ہوں
ہ ہ ہ
آ ناں یہاں کبھی ہوں
آ
آپ آئی ہو کبھی یہاں
پانی ونی چائے آؤنگی بچے نی ابھی پڑرے میں چھٹی تھی نا سمر کے میں گھر بھی نہیں گئی قسم سے بچے اس کا ہے نا میں نہیں گئی میٹر کہ نا اس بارے کا چھوٹا بھی جاتا ہے ٹیوشن اسی وجہ سے پھر میں نہیں جاتی
اچھا چھو وہ کس کلاس میں پڑتا ہے چھوٹا
وہی قسے میں پارتا وہ پارتی ہے نر آرسری میں چھوٹی والی
وہ مجھے پاتا ہے بیٹی پڑھ وہ کتنی موٹی تھی آج بچاری پتلی ہوگی وہ تھی نا موٹی پہلے
وہ پاتلی ہوگی اب وہ بہت تیز ہے نا وہ بہت شرارتی ہے
وہ دو لڑکے ٹھیک ہے کہ شرارتی ہیں
ابھی ا بوا چھوٹی بیٹی زیادہ تیز ہے
اچھا ٹھیک ہاں ہوتے ہیں بچپن میں ہوتا ہے ایسے
ہوں اور بتاؤ وہاں کا موسم کیسا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے
ابھی جیسے نہیں نہیں لگتا ہے کہ بارش جیسے وہ ہیں بادل چھائے ہوئے مطلب کہ دھوپ نہیں ہے وہاں سے
یہ ہی یہاں پر یہا صبح تھی نا بارش ٹھوڈی تھوڑی پرسوں تھی بہت ہاں
پھر ہوتا ہے جو سری نگر میں ہوتا ہے نہیں پانی نہیں آتا ہے یہاں ہم ہے نا
نہیں یہاں پہ نہیں ڈرینیج سسٹم ہے نا خراب اسی سے پانی آ گیا تھا
ہاں نیلم نے بھی بولا ہمیں پانی آیا یہ آنگن میں
کھانے ادھر ایا تھا بروبلم تھا نا وہاں پے پانی اگیا
اچھا ٹھیک ٹھیک کھانا پکایا
چار منٹ ہو گئے چار منٹ ہو گئے کھانا پکایا اب سبزی دیکھیں گے پکائیں گے کچھ ابھی چائے پینگی پہلے اس کے بعد نہیں ابھی نہی دیسرا ہے
ہاں آپ کرنا اس اس کے بعد گوگری دیدی کس پہلے میرے ساتھ کرنا پانچ پھر میں کروں گی پانچ پھر گوگی کی
کھاتم پھر کہوں گی گوگی کے ساتھ چار ہو گئی
ہاں ہاں وہ کرنا چار اوکے ٹھیک ہے پھر میں دوں گی پھر میں عمیر کے نمبر سے کروں گی میں خود آپ سے اور پانچ ٹھیک ہے ہو جائیں گے آپ کے پندرہ دو تین دن کے بعد پھر کرنا نیلم کے ساتھ آپ نے کیا
پھر میں دوں گی مہندی کا مہندی دیدی کا نمبر اس کو بھی کر سک تی ہو آپ یہاں سے
مہندی کہاں کا اس نے بولا مجھے میں مجھے پریشانی ہوتی زیادہ باتیں کرنے سے وہ کہاں کرتی ہے
نہیں اس کو یہاں سے کرنا امم اس کو وہاں سے کچھ پرابلم ہوئی ہے ایشو ہوئی اس کو نہیں ہوتا ہے اب ایپ میں فون لیکن آپ یہاں سے کر سکتے ہو میں نے بھی اس کو پانچ کیے تو یہاں سے کر سکتے ہو وہ اس نے یہی بولا کہ مجھے ہوئی یہ وہ اس کو اسی لیے اس نے نہیں کی وہ نہیں کر سک کیونکہ اس کو کچھ ایشو آ رہا تھا وہی وارننگ
اچھا اچھا اچھا آچھا اچھا
ہاں پہلے کرو پھر میں دوں گی ایکرا کا نم
وڈز مت ملتے ہیں اس لیے بیچ بیچ میں رک تے ہیں جب آتے کرتے ہیں نا بہت پھر وڈز نہیں ملتی آپ کیا بات کریں اس کے ساتھ
ارے ہاں ٹاپک تو اٹھانا پڑتا ہے مطلب سمجھ نہیں تھے کون سا ٹاپک اٹھائے
نا نا عائشہ کا نمبر اس نے پھر بھیجا پھر اس نے کیا تھا پرسوں فون میرے بچوں کے پاس میں نے آپ کا فون دیکھا شام کو گیارہ بجے پھر کیا کرتی پھر میں سو گئی
ہاں آئسوم ہے نا آئسوم کو یہ آئسوم کو بھی اب وار نگار رہے جیسے مجھے آ رہی تھی
ہاں اچھا اچھا اس کو بھی بولو پھر سے کرو ڈاؤن لوڈ
کیے اس نے کیے تین بار میں میں نے بولا آپ دیکھوں گی اس کو ٹھیک ہوا کہ نہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ اس کی کاظم بسماں ہے تو وہ بھی نہیں مل جائیں گے میں دوں گی پھر
ہاں ٹھیک ہے
نیلم کو بھی بولنا تو نیلم کو بھی بولا وہ بھی دے گی دو تین تو ہو جائیں گے آپ کی تھرٹی ایمن دیدی ہے نا ایمن دیدی ہے اس کو بھی کرنا یہاں سے
پھر چھٹی ہے اس کے بعد تھرٹی ہو جائیں گے نا پورا اس کے بعد میں پھر نکل گئی باہر
نہیں نہیں ایسے ہی رکھنا
میں باہر نہیں میں باہر نہیں اتی
نکلو مگر کاٹنا نہیں
میں نہیں تھا ساتھ ہوگا
انہوں نے شاید لڑائی کی ہے
میری بیٹی نے اور اس کی بیٹی نے لڑائی کی آپس
خال ہاں ہاں انوں نے لڑائی مجھے ہاں ہاں ہاں اور کیا ہاں ہوتا ہے ہوتا ہے بچوں جب بچے ہوگ تو ہوتا ہے یہ
ہاں میں گی دن میں اسٹور روم میں گئی
اللہ ان کو کون سنبھالے گا ان کی ماں
کرونگی نا ادھر سے ختم
ہاں ہاں ناظمہ دیدی ہے وہاں پہ ہاں ناظمہ دیدی ہیں وہاں پہ
جو کر رہی ہے نا اوپر ہے وہ
ہیلو آپ پھرفون
لڑائی یہ پھر آپس میں سلا پھر سے کرتے ہیں تھوڑی دیر لڑائی
پتا ہے میں نے آئسم کے ساتھ کیا ہم نے آئسم کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ پانچ اس نے بھی کیا اس کو بھی غرب جو ہے نا بڑی بیٹی وہ روتی تھی پھر کہیں جاتی تھی وہ کرتی تھی کچھ مطلب
بچوں والوں کو یہی پربلم ہے ورنہ میں نے ختم کیا ہوتا
پھر آئس نے بولا مجھے کہاں ٹائم ہے ایک تو ایک کو سلانا پڑتا ہے دوسرے
نہ نہ یہ باجی تانگ کرتے
ہاں اس نے یہی بولا پھر ہم کا ہم نے پھر کہ ایک دن ایک نہ مطلب کہ ایک دن میں دو پھر دوسرے دن میں کی تین
جبھی ختم ہوگی اب میں کال کروں گی آپ کو پھر سے کریں گی ٹھیک ہے
کب
یہ کا یہ ہو جائے گا نا میں کل پہلےکرونگی ایپس میں تم فری ہوفر کریںگے اور دیر بات نا بچوں کی معاملہ ہے ورنہ میں نے ختم کیا ہوتا ہے ٹاسک اس کو کیا لگتے
میں کٹ کروں گی نا جب ٹین منٹس ٹین سیکنڈس ہو جائےیں گی پھر آپ اس کو نظر دینا کن کو بچوں کو
ہاں ہاں میں دوں گی نا
پھرسے ہاں پھر وہی سے کرنا ٹھیک ہے جب آپ فری ہو جاؤ گی
میں بھی تب تک کپڑے تھوڑا بہت مشین میں ڈالوں گی تو
نؤ ہوگے
نائن ہو گئی ہاں ہاں
ماما اندار ہے
ماما اندر کچن میں ہے کچھ پکا رہ کچھ پکا رہی ہے
اچھا آپ اندر ہو اچھا
ہاں وہ اندر ہے وہ اندر
اخروٹ ا آخروٹ آیں ہیں
نہیں کہاں ہمیں کہاں ہے یہ مطلب زمین زیادہ جیسے ہوتا ہے یہ گھر والوں کو ہمیں یہی سبزی جس میں سبزی اگتی ہے وہی یہوالی ہے ہاں تھرٹی مطلب کہ ہے بہت سبزی نکلتی ہیں گھر میں بس وہ نہیں ج کو چاول نکلتا ہے وہ نہیں ہے ہمیں اخ روڈ بھی اکروڑ بھی جوتا دوتھا ان کو تھے تو انہوں نے پچھلے سال دیا وہ بھی کم ہے مطلب کہ وہ زیادہ نہیں
دس منٹ ہوگئی کٹو کٹو
میں کاٹوں کاٹوں میں
ہاں دس ہو گئے نا